اسلام علیکم
وعلیکم السلام بھائی جان اپ ٹھیک ہو
ہاں بھائی جان میں بڑھیا ہوں آپ ٹھیک ہو
ہاں جی بھائی میں باڑیا ہوں کیا کیا کرے ہو بھای جان
بھای جان میں بیٹھا ہی تھا تو میں نے سوچا آپ سے کچھ بات کر کے کچھ جانکاری حاصل کر لو
ہاں جی بھائی اچھی بات کہی بہت ہی اچھا کیا ہے بھائی جان
آپ کے گھر پہ سبھی ٹھیک ہے آپ کے والد صاحب جان سبھی ٹھیک ہے
یہ سب خیرت سے ہیں
ہاں بھائی تو آپ کیا کر رہے
ہاں جی بھائی میں بس بیٹھا تھا باہر ٹھنڈی کا مزہ نہیں
اچھا آپ نے کھانا وانا کھا لیا
ہاں جی بھائی میں نے کھانا وانا کھا لیا تو آپ نے بھائی
چلو تو ہاں میں نے بھی ابھی کھانا کھا لیا
ٹھیک ہے
تو میں میں سوچھ رہا تھا کہ آپ سے ہی بات کر کے کچھ نالج گین کر لیں تو بھائی جان میں بیٹھ ہی رہا تھا تو میں نے سوشل میڈیا پہ ایک نیوز دیکھی ایکسیڈینٹ ہوا ہے اس کے بارے میں سوچھ رہا تھا کہ مطلب کیا آج کل جو لوگ ہیں وہ سیفٹی ڈرائیونگ بالکل بھی نہیں کرتے تو میں کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ڈرائنگ ہماری روز مطلب زندگی کی ایک اہمص آج کل ہر گھر میں کوئی مطلب کہ گاڑی یا بائک چلاتا ہے ڈرائیونگ صرف گاڑی چلاتا ہے نہیں ہوتا بلکہ اپنی اور دوسروں کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی تو اگر میں آپ کو کہوں کہ ایک چھوٹی سی غلطی کبھی کبھی بہت بڑا حثہ بن سکتی ہے نا تو میری بائک یہ ہمیں ہمیشہ احتیاط کے ساتھ گاڑی چلانا چاہے وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیشہ ٹریفکے روڈ جو نشان لگی ہوتے ہیں اور جو سگنل ہوتے ہیں ان پر عمل کرنا مطلب کہ ہر شخص کا فرض ہے تو جو سگنل پر رکنا تین سگنل پر چلنا اور اسپیڈ لمٹ کا خاص طور پر خیال رکھنا یہ بہت ہی ضروری ہے مطلب ہےہر لوگوں کے لیے یہ لیے تو جو لوگ ان مطلب کہ قانون کو نظر انداز کر دیتی ہے وہ صرف اپنی نہیں بل کی بھی جان بکہ خطرے میں ڈالتے تھے تو میں اسی پہ آپ کے لیےنا چاہتا ہوں
جی بھائی جیسے آپ نے بولا سیفٹی ٹک سے مراد گاڑی یا کسی بھی وہیکل کی احتیاطی ذمہ داری اور ٹریفک رولس کے مطابق چلنا ہے
آج کے دور میں روڈز پر ٹرافک بہت زیادہ ہیں اس لیے سیف ڈرائیونگ کی اہمیت بھی بڑھ گئی ہے اگر ہر ڈرائیور ٹریافک قانون کی پابندی کریں تو حادثات میں کمی ہو سکتی ہیں اور لوگوں کی جان کو جان و مال محفوظ رہ سکتی ہیں
ہلو
سیفی ٹریولنگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہاں جی بھائی
ہمیں بالکل ہی آچ
یہ ہے کہ اس کا روڈ ایکسیڈنٹس کو کم کرتی ہیں جب ڈرائیور سی لمٹ کا خیال رکھتا ہے سیٹ بیلٹ پہنتا ہے اور ٹرریفک سنرز کی پابندی کا کرتا ہے تو حد سے حادثے ہونے کی امکان بہت کم ہو جاتے ہیں اس طرح انسان اپنے اور دوسرے کی زندگی کو محفوظ رکھتا ہے دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ سیفٹی ڈرائیونگ سے گاڑی بھی اچھی حالات میں رہتی ہے آہستہ اور ات احتیاط سے گاڑی چلانے سے انجن ٹائرز اور بریکس پر کم دباؤ پڑتا ہے اس سے مینٹیننس کا خرچہ بھی کم آتا ہے اور فیول کی بچت ہوتی ہے
ہاں بائی جان
سیفٹی ڈرائیونگ سے سفر زیادہ پرسکون ہوتا ہے ڈرائیور اور مسافر دونوں خود کو محفوظ محسوظ کرتے ہیں اس سے اسٹریس کم ہوتا ہے دونوں میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ چلانے والے کو بھی
بھائی آپ نے خود کی ایسی بات کی میں آ بالکل ہمت ہوں تو اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ دوسرے اہم بات یہ ہے کہ مطلب کہ گاڑی چلانے وقت سیٹ بیلٹ ضروری پہنیں چاہے اگر بائک چ چلا رہے ہو تو ہیللمٹ پہننا کبھی نہ بولے بہت سی کیا کرتے کاہل ہو جاتے ہیں بائک پہ نکلتے ہیں تو وہ ہیلمٹ لگانا ایسے ہی چھوڑ دیتے ہے ہمیں ادھر تک ہی جانا ہے کیوں ہیلمٹ لگانا ہے اور کیا سیٹ بیلٹ کیا مس کا کیا مسئلہ ہے سیٹ بیلٹ بھی نہیں لگات د بولتے کہ ہم انکمفرٹیبل فیل کرتے لیکن کمفرٹیبل اور ان کمفرٹیبل کی بات نہیں ہے زندگی کا سوال ہے ہے نا تو ہمیں اپنی زندگی کے زندگی ایک ہوتی ہے ہمیں اس کے ساتھ کھیلنا نہیں اللہ تعالی نے ہمیں زندگی یہ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کو مطلب کہ اچھے سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیں تھ وہ سیٹ بی ہمیشہ مطلب کہ لگانا چاہے چاہے کوئی بھی سورجحال ہو مطلب کہ کیا کوئی لوگ کہتے ہیں کیا ہم تو صرف تھوڑی دور جا رہے ہیں تو لیکن حادثہ کبھی بھی ہو سکتا ہے نا
ہاں جی باں
ڈرائیونگ کا مطلب کہ ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کا استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے اگر کال ہو تو مطلب کہ پہلے گاڑی کو محفوظ جگہ پر روکنا چاہ روکنا چاہے پھر ہمیں کال کرنی چاہی موبائل کی وجہ توجہ رڑ سے ہٹ جاتی ہے اور حادثہ مط کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے تو تیز بار بھی حادثوں کی ایک مطلب کہ بڑی وجہ ہے تو کچھ لوگ دوسروں کو مطلب کہ دکھانے کے لیے بہت تیز گاڑی چلاتے ہیں لیکن یاد رکھیے دیر سے پہنچے بہتر ہے تو بجائے اس کے کبھی پہنچے ہی نہا ہے نا
ہاں جی بائی بہت اچھی بات کہیں
اور احتیاط کے ساتھ گاڑی چلانا چاہیے ڈرائیونگ کے وقت ہمیشہ دوس گاڑیوں سے بھی مطلب کہ مناسب فاصلہ رکھے اگر اچانک لگا لگانی پڑے تو اس سے مطلب کہ فاصلے کی وجہ سے مطلب کہ حادثہ ڈال ستا روڈ پر مطلب کہ صبر اور برداشت کا مناظر کرنا بھی بہت ضروری ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنا یا ریس لگانا بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے نا تو فرمپ فرمائی آپ کو
جی صحیح بولا آپ نے ایسے جیسے ٹرافک رولس کی پابندی کرنے سے ہمیں کرنی چاہیے بھائی جان اور اگر ہم اس کا پابندی کرے تو معاشرے میں ڈسپلن اور ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے لوگ ایک دوسرے کی حقوق کو احتیاط کرتے ہیں اور روڈ پر بہتر نظام قائم رکھتے ہیں لیکن اگر سیفٹی ڈرائیونگ کو نظر انداز کیے جائے تو بہت سے نقصانات بھی پیدا ہوتے ہیں بھائی جہان تیز رفتاری موبائل فون کا استع استعمال کرتے ہوئے ڈرائیونگ چلانا یا نشے کی حالت میں گاڑی چلانا سنگین حادثات کا سبب بن سکتا ہے ایسے حادثات میں لوگ زخمی ہو سکتے ہیں یا اپنی جان بھی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں یا دوسروں کا بھی کے لیے بھی تو اس کا ذمہ دار بھی بن سکتے ہیں
ہاں بھائی ج
بے احتیاطی کی وجہ سے گاڑی کو بھی نقصان پہنچتا ہے اوریں اس کی ہمارا مت پر بھی بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کے علاوہ قانون کی خلاف ورزی پر جرمانہ ہو سکتا ہے تو آپ کی گاڑی ضبط کی جا سکتی جیسے لائسنس کا منسوخی یا قانونی کاروائی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے ج میں آپ کو بہت سارے پیسے بھی خرچ ہو سکتے ہیں اور ا اور اس لیے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ گاڑی کو حد سے زیادہ کم چلایا کرے کیونکہ اگر آپ زیادہ سے زیادہ تیز گاڑی چلائیں تو وقت پرہ بریک نہیں لگ س آپ کا جو بریک ہے گاڑی کا وہ نہیں لگ سکتا کیونکہ آپ کا اسپیڈ بہت زیادہ ہوگا تو آپ کنٹرول نہیں کر پاؤ گی گاڑی کو اس لیے اگر آتی ہے اور آرام سے آپ گاڑی پنا سکو گے تو اگر آپ کو گاڑی روکنا بھی ہے تو آرام سے وہ رک جائے گی کنٹرول میں آئی
ہاں بھائی جانا آپ نے بہت ہی اچھی بات کی تو گاڑی چلانے سےہلے ایک مطلب کچھ باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے مطلب کہ پہلے اس کی حالت دیکھ لینی لینی بھی ضروری ہے بریک ٹائر صحیح سے اچھے سے ہے لائٹس اچھے سے کام کر رہے اور ہارن چیز تو ہے نا تو ہمیں ان چیزوں کا پہلے خیال رکھنا ہے نظر گزر مارج ہے سفر اس سے کیا ہوتا ہے کہ سفر زیادہ مطلب کہ محفوظ ہوتا ہے چھوٹی س ک کی اگر انداز کرنا مطلب کہ بعد میں بڑا نقصان بن سکتا ہے نا تو شراب کسی نشے کی حالت میں ڈرائیونگ کرنا بہت خطرناک اور غلط کام ہے اگر نیند آ رہی ہو یا تھکان زیادہ ہو تو بھی ڈرائی نہیں کرنا چاہیے تھوڑی دیر آرام کر لینا بہتر ہے حطالک پیدل چلتے والوں کی بھی مطلب کی خیال رکھنا چاہیے زیا کراسنگ پر دہلے گزرنے کا موقع دینا چاہے اسکول ہاسپٹل اور بازار کے ملک قریب گااری بہت آرام سے چلانی چاہیے کیونکہ وہاں لوگ زیادہ ہوتے ہیں لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے پاتہ نہیں ہوتا ہے کہ کہاں سے لوگ آئیں گے اچانک لوگ کراس کر دیتے ہیں نا تو ہمیں بچوں چھوٹی عمر سے ہی ٹریفک کے قانون سکھانے چاہیے اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھ کر ڈرائیونگ کرے تو بہت سے حادثے کو روکا جا سکتا ہے نا
بہت اچھی بات ہے کم کر سکیں اور گورنمنٹ کو بھی دھیان دینا چاہے اس بات پر کہ وہ زیادہ سے زیادہ قانون لاگو کرے جیپیڈ لمٹ پہ یا کوئی انلیگل لائسنس چلا رہا ہو یا وہ بندہ کوئی امیچر ہو جس کا ایج نہ ہو وہ گاڑی چلا رہا ہو تو اس پہ دھیان دینا چاہے کیونک بچے آج کل زیادہ گاڑیاںلائیں جس وجہ سےس
ہاں بھائی آپ نے بہت ہی اچھی بات کی ہے آج کل زیادہ مائنر چ رہے ہیں تو ہماری جو سرکار ہے اس نے مطلب کہ ایک ایج مناسب ہے ہماری ایک عمر مناسب کی ہے گاڑی چلانے کے لیے ہاں وہ انہوں نے لگھی ہے اٹھارہ جو اٹھارہ ایک سے نیچے آتے وہ مائنرس کہلاتے ہیں جو اس سے اوپر آ وہی گاڑی چلا سکتے ہیں لیکن گاڑی چلانے سے پہلے ان کے پاس لائسنس جائے ہے نا پھر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ میں ڈرائیونگ صرف ایک عادت نہیں ایک ذمہ داری ہے ہماری ایک چھوٹی سی مطلب کہ احتیاط کسی کی جان بچک تو اس لیے ہمیشہ قانون کی پابندی کرے سیٹ بی ہیلمٹ پہنے موبائل سے دور رہے تیز رفتاری سے بچے اور صبر کے ساتھ گاڑی چلائے ہے نا
ج ب تو میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں
ہاں ہاں
ہ آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سیفٹی رینگ صرف ایک عادت نہیں بلکہ ہر شہری کی فرض ہے اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں اور انسییف ڈرائیونگ کے نقصات بھی بہت سنگین ہے اگر ہم ٹریفک قانون کی پابندی کریں تو سیٹ بیلٹ پہنے جیسے آپ نے بولا ہیلمٹ پہنے موبائل فون اس کو پرہیز کریں تو اپنی اور دوسروں کی جانوں کی محفوظ بنا سکتے ہیں اور ایک بہتر معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں تو بائی جان بہت ہی اچھا لگا آپ سے بات کرتے ہیں
بائی چانس ہم نے بہت ہی اچھی باتیں کی ہم نے بہت سارے
لوگوں تک بھی میں یہ باتیں پہنچاؤں گا جتنی مجھ سے ہو سکی اپنے دوست احباب رشتتے دار سب کو جاؤ میں
ہاں بھائی جان ہم کیا کرنا چاہی حالانکہ سکولوں پ بھی ا اس پ اوئنیس رکھنی چاہیے کیونکہ جب س میں بچی ہوتی ہیں وہی ہمارا فیوچر ہے ان کو آگے جا کے گاڑی چلانی ہے تو ہمیں اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے تو اپنا
بہت اچھی بات کہے تو بھائی صا آگے بھی ہم ملتے رہیں گے تو بائی چانس اللہ حافظ